ہاں ب ج
ہ یہ ان کیا ہو رہ ہے
بس ٹنڈے ٹھنڈے پانی ساتھ پی دو اورر
السلام علیکم
سائی ٹھنڈا ہے جائے بڑی
السلام علیکم بھائی جان السلام علیکم
ہم کیا آ
کیا ہوگیا بھائی جان
اورجے ج بائی بول رہ ہے کس کو نہیں لگی کر موں گا دیکھ بھی تھوڑ دٹ
ہوں
گرم نہیں یہ پانی تو پتا نہیں آج فسٹ بال ر برییتی سائ
ہاں
نل میں بھی اسٹارٹنگ میں نا پانی گرم آتا ہے
پانی کیا تو پہنچو ہی مطلب ہے آپ سے کیا ہی کہوں مانی کے بارے میں تو ایک بار کہا جسے آپ نے کو پانی ہی پانی کر دیا خ جرا
دیکھو نا دو بارٹی چیک کریے چ بھی گر
حالتی بہت خراب ہے نا پانی ان کی گڑے جیھ سی تو جناب یہ اپنی لاسٹ کھچڑی ہوگی ہاں
ج
وہ جناب لائٹ بھی گئی ا دیکھو آپ
کون گے
لائٹ گئی ہے ہمارے
اچھا ہوں
اب اپن بات بھی کیسے کریں گے میرے کو تو سمجھ نہیں آ رہا
کون ہے آپ کے پاس
سامنے والی فیملی پوری باہر نکل کے آئے گی
اچھا باہر نکل گ
پاتد بھییے
تو آپ کہوں آپ تو اپنے روم میں ہوں گے
تو بھی لائٹ جانے کے بعد روم میں
ہاں ہاں ہاں ہاں تو لاسٹ کال کر لو آپ صحی بول رہی ہو آواز تو جاتی لائٹ جانے بات جیے سوٹ سروا ختم ہو جاتا ہے
لاسٹ ہی ہوتی ہے اپنی مھے جہاں تک پتاہ ہے
ہاں ہو سکتا ہے میرے کو بھی صحیح لگتا ہے
کیکہ کیونکہ مجھے جانتے رہتا ہے یہ لاس اچھا یہ لاسٹ م جاں تک رہتا ہے سات بھی ہے کیک اپن نے چار پانچ پہلے کر لی واپس اس سے
اچھا اچھا ہاں کر لی تھی نا پہلے ایک تو پہلے کر لی تھی اس اس میں کیا ہیں اس بار کہ جس کو اپن کر رہے ہیں نا اس نمبر بھی آئے ہوتے ہیں وہاں کا ابھی ہم نے پہلی یا تھا نو ویسے کچھ نمبر ومبر کچھ انتا
ہاں ا تو
سارا لگ لو گ سب کا سوارا لگ رہا ہے ہوگئے کھان آناا کھا کے پری
اس کا کام د کیایا تھا میں نے پہلے م دور گیا تھا ن اس لیے
کیوں ہے
وہ کام کرنا بھول کےئے تھ نا پہ سے جے جی جی
آپ کی بھی لائٹ گئی کیا آپ
آ
لائٹ نہیں آ رہی کیا آپ کی بھی
ہاں ابھی جسٹی تو گئی ہے وہی تو بول رہا تھا میںیرے پھر کیا بول رہا تھا میں
مطلب آپ کی آپ کی بھی سوچ اتنی کمزوری ہے کہ بادام کم کاتی ہووں جب تھوڑی دیر میں بھول گئے کچھ بول رہے تھے نا آپ تو تھوڑی دیر میں بھول گئے تو بادام کم کھاتے بادام کھیا کرو
ہو ج
جگے اللہ حگی بر دقت بنی رہے آپ پہ
ہاں وہ تو ج
ج
ا
آندھی طوفان سے لائٹ جاتی ہے اثر باہر تو ہی باہر تو ہی مار ن آج م موسم ہو رہا ہے کیونکہ جیسے ہوا چل رہی نا تو ٹھنڈی ٹنڈی چل رہی جیس آس بس بارش ہو گئی ہو
ہاںاں یہ تو ہےی صحی
پھر جتے بڑے ٹنڈ ٹنڈی ہے ٹھنڈ ہے گ بڑےی بات دو تین دن سے چلتی رہے گی اتیس تاریخ تک دے رےھی کھے وانے سے فری ہو گئے ہوں گے آپ کھانا تو
او ہاں ہو گیا م ای کاان کاٹے
آ جائے گی لائٹ ہمارے آدھے گھنٹے میں آ گئی تھی تو آپ کے پ تو زیادہ تھوڑی کٹے گی
نہیں ایک دن پیلی بھی ہو گتے ہیں ابھی مارک کے چل تو آدھےس گنٹے جاکے ی یہی ٹائم د ہاں
تس ٹائم پہ آپ کے یہاں
ہاں ا نہیں پھر آسو میں سمجھ گیا وہی اس کی وجہ سے د آ رہا ہے نا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ
تو طو پان جیس اسٹارٹ ہوٹتا ہے لائٹ ہی کاٹ دیتے
ہوں
جو آپ کے انویٹر نہیں لگا رکھا گ انہوں نے مکان والوں نے
ہ ہ دن آبار سویدھا نہیں ملتی ت
ہاں وہ صیحھا پر وہاں پہ جہاں آپ رہتے وہاں تو اس کی اتنی دقت بھی نہیں ہے وہاں تو چوبیس گھنٹے آتی ہے ہ ہاں تو یہ تو بات ہے ا بب آندی طوفان بارش کا تو کیا کری جنابی تو کبھی بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اب ابھی کچھ دن کچھ دن بعد مان سناننے والا ہیں بیس سے بول رہے بیس جون سے وہاں سنا جائے گا بیس تیس کے بیچ
پندرہ جون کو جاتا ہے مان کے پندرہ جون سے شروعات ہو جاتی ہے اپنے
ہاں ہو جاتی ہو صحی بول رہی تو آدھی کے ساتھ کے ساتھ اللہگ رے مست سے توو بارش بھی آنے والی
ہوں
ب بات
ک کر ٹائم بھی کرڑ دیا ہے یار
گ ٹم کر دیا ہاں تو کوئی بات نہیں ایک کر کے پھر اب مٹر میں ایسا کر لین ہےا ڈ جب چل رہا ہو اے ہے نا کیا ہو گیا
ہوں
دھیرے دھیرے بولو دھیرے دھیرے بولو دھیرے دھیرے تاکہ ان کو بھی آواز میںے آ
ج ہ
کیکہ کیونکہ یہ تو کیا ہو گیا اتنا کیسے اسر ہو جاناپ ہ
شاید یہ آواز بھی ج رہاری ہوگی مجھے شانت لگتا ہے جہاں تک
ہاں تو جا رہی ہوگی وہ صحیح کیک اپنی دیر بولنے کی عادت نہیں ہے نا اس وجہ سے آواز جا رہی ہوگی وہ صحیح
جہ ایکسپرینس ہوتا ہے نا مطلب وہ کہت ہے اب میں تو میری زندگی ہاں
تو نیکی ابھی جیسے میں میرے شور کی بتا دوں ان کو بھی آتا ہے ایسی بات کرتے کہ کمرے کی باہر آواز نہیں آتی ہے نا اور ادھر ادھر سے کیا نام ہے ادھر کیا نام ہے ہماری بھابھی جان وہ بھی کمرے میں بیڈ پہ بات کرے گی پر ہم چوک میں گھومتے ہیں نا آواز ہی نہیں آتی کیسے کان لےگان لےگئی گ س نے اور اللہ کی رحمت سے کچھ پلے نہیں پڑتا ہمارے
یہ سبہلے محنت کر وال لے ان کے پہل محنت کر رہی ہے انہوں نے
میںیر کر رکھ کہ اور سب بتاائی میں جیسے دیکھیے میں نے ابھی اپن کو نہیں آتا اپنا میرے خود بھی بتا دو اپنا ایکسپیرنس نہیں اپن کو زور سے آگو لف لف لف لف
آگے لائٹا مار بھی من
بائے چلو آگی تب سب پوجا کر کسی جگہ بھیہ چل جائیں گے
ہاںگ تو کیا
ہاں لائٹ جاتے ہیں وہاں پہ بھی چوک میں ج وہ اوپن ہوگا بیچ میں جالی والی لگ رہی ہوگی تو و و آتی ہے نا سڑھی سائ جاتی نا
اب میں بتاؤں میری بات سنو جناب آپ
ہاں
نہیں سامنے بیٹے د س
ا سامنے بیٹھے تھے کیا اور اچھا اچھا یہس اچھا تبھی میں نے کہ بھائی اتنی سکے سے چل رہی ہے آپ کی پھر آپ بھی آپ بھی لائٹ چلی گئی تھی تو روپ سے نکل کے باہر آگئے ہوں گے
ہم بار آائے تھا ن
نہ کیا کرے روم میں تو گرمی لگتی ہے لائٹ جاتے ہیں
ہوں
آ جاتی پر زیادہ نہیں کرتی ہمارے بھی آدھے سےے گھنٹے میں آ گئی
ارے نہیں ایک بار بت بلاپ ب بائی بلا ہمارے ساتھ ایک بات ہے
کیسے
اور جی بڑے چیتے ہ تین
جیسے کیا نام ہے تھوڑی بہت اندھی میں تو لائٹ وائٹ ہی نہیں کاٹتی تو جاتا ہی جاتا نا
ارے نہیں یہاں کرتے بھی نہیں یار مب آپ بول رہے تھے نا انورٹر انورٹر کی بات چھڑو ج ن آپ ایسے انوریٹر نہیں ملتے سے سمری انوٹرل ہیںا تو ان کے کمے میں ملتے پھر روزب نہیں کراتتے پھر انوٹری جام ملتے نا وہ پہ پان سو روپئے لے سے چار سو
اچھ اچھا ہاں وہ لیتے الگ سے صحیح بول رہے ہو آپ سمجھ گئی میں
ہوں ار ہاں بھی نیٹ ت ماری ادھر بھی نہیں تھا آنٹی کی طرف دوسری طرف
صحیح جیسے بھی آپ کو کولر دیتے ہیں تو ان کا بھی چارج لیتے نا کلے کا بھی تو تو پھر صحیح بات تو پھر کیا نام سے جیسے انوریٹر میں چوڑ دیں گے کیا وہ تو لیں گے بھ صحی ہے
ہر چیز کے اگر مان کے جو جناب کچھ بھی ہوگا نا تو اس کے بھی لگیں گے
ہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بازی اٹھا رہتا ہے تبھی تو جن پروپر بیچ میں مکان ہے نا وہاں وہ تو ہے نا یہ وہاں کہ چلو رینٹ پہ کما کے کھا رہے ہیں
ہاں بھائی میں تمہیں کیا بتاؤں جناب بائی کر رہے پانچ ہزار روپئے یہاں پہ
ابھی جیسے اپنی اپنی بوو جان کے مدھر نیچ مکان ہیں آپ
ہاں تو وہ کون سے توی کما کے تھوڑی کھاتے تھے وہ تو ایسے ہی کھاتے تھے
ابھی ابھی ا گوپی بھائی جان پھر یہ صحیح بول رہے ہو آپ
تبھی تو کم گ رہا وہ توے گ رہا ہے
ایسے بڑے انجوائے کر رہے ہیںب جیسے ہے نا اس کی گڈیا کا اس کی وائف کا کسی کا بھی ب ڈے اینیورسری ہو ہوٹل پہ جانا کھانا کھانا کیا بات ہے مز جے بھائی ان کے تو پ گئی کیا
ہاں بگوان ب سے لاسٹ بولے پھر اپنا صبح کریں گ نا
ہاں ٹھیک ہی مطلب کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر صبح کریں گےکل ہاں صبح صبح تو پھر آپ کے ہماری سوچتی ہوگی کیونکہ پھر ان کا یہ ہے نا جیسے ہمارے مطلب ان اس والے نمبر کی کتنی ہوگی آپ کے
ہوگی سر کمپلیٹ گ میر کو جان
ہووگی سائت کمپٹ س ہاں
ابھی میری باتاز س نو نہیں ہو تم نا لائٹر بات کر ایک بار
ہاں ایسے کر لینا تو پھر ہے نا اب کیونکہ آج ہمارے شور کے بھی میچ ویچ آ رہا ہے تو یہ کر لیں گے پھر آپ سے جیسے نا ایک کوال کرو گی تو آپ لاس پس کن لیں گا آج پھر کل تو ان سے ہو پائے گی کیونکہ وہ خود وہاں آ جائےیں گی
ک کم کمٹ
ہوگی نا کمپلیٹ چلو خود آفس تو پھر ہے نا